ہیلو کم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
ہاں آپ ٹھیک
ہاں میں بھی ٹھیک گھر پر سب ٹھیک
ہاں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک
شکر الحمد للہ
کیا کر رہی ہو آپ
بس بیٹھی تھی تم کیا کر رہی تھی
بس میں بھی بیٹھی ہی ہوں اسکول گئی تھی آپ
نہیں میں نہیں گئی تھی آج تم گئی تھی
ہاں میں تو گئی تھی
اچھا ٹھیک اور لائبریری گئی تھی
نہیں نہیں آج نہیں میں وہاں گئی تھی
ٹھیک ہاں میں گئی تھی
اچھا آج کا دن کیسا رہا تمہارا
ٹھیک تھا تمہارا کیسا گیا
بس اچھا ہی گیا وہ نہ آج اسکول میں سائنس کی کلاس میں ہم نے بجلی یعنی الیکٹرس کے بارے میں پڑھا مجھے یہ ٹاپک بہت دلچسپ لگا کیا ہم اس سے اس کے متعلق بات کر سکتے ہیں
ہاں الیکٹرسٹی واقع بہت اہم ٹاپک ہے آج کے دور میں بجلی کے بغیر زندگی کا تصور کرنا بہت مشکل ہے
ہاں بالکل میں گھر آتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ اگر ایک دن کے لیے بھی بجلی نہ ہو تو کتنا کام رک جائے گا
صرف ایک دن کیوں اگر چند گھنٹوں کے لیے بھی بجلی چلی جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں
ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح کہی تم نے بجلی ہماری روزمرہ زندگی کا اتنا اہم ح صہ بن چکا ہے کہ ہم اس کی قدر بھی کم ہی کرتے ہیں
بالکل ٹھیک کہاں تم نے جب تک بجلی موجود ہوتی ہے ہم اس کی اہمیت محسوس نہیں کرتے لیکن جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے
ہاں بالکل سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ الیکٹرسٹی اصل میں ہوتی کیا ہے
میرے مطابق الیکٹرسٹی انرجی کی ایک قسم ہے جو مختلف ڈیوائسز اور مشینس کو چلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے
اچھ ا یعنی جو پنکھا بلب ٹی وی اور ریفریجریٹر چلتا ہے وہ سب بجلی کی وجہ سے ہی چلتے ہیں
جی ہاں اگر بجلی نہ ہو تو یہ تمام اشیاء کام کرنا بند کر دے
اچھا مجھے لگتا ہے کہ انسانی ترقی میں بجلی بھی بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے
بالکل بجلی نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں انقلاب پیدا کر دیا ہے
ہاں پرانے زمانے میں لوگ بجلی کے بغیر کیسے رہتے تھے
پہلے لوگ روشنی کے لیے چراغ موم بتی اور تیل کے دیے استعمال کرتے تھے
اچھا ٹھیک اور گرمیوں میں پنکھوں کے بغیر رہنا کتنا مشکل ہوتا ہوگا
بالکل آج ہم الیکٹرک فینس اور ایئر کنڈیشنرس کے عادی ہو چکے ہیں
ہاں بالکل صحیح کہا تم نے اسکول میں ٹیچر نے بتایا کہ بجلی مختلف ذرائع سے پیدا کی جاتی ہے
ہاں مجھے بھی یاد ہے بجلی پیدا کرنے کے کئی طریقے ہیں
کیا تم ان میں سے کچھ بتا سکتی ہو
ضرور بجلی پانی ہوا سورج کی روشنی کوئلے گیس اور نیوکلر انرجی کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے
اچھا ہائڈرو الیکٹرک پاور اسٹیشنس پانی کی بجلی پیدا کرتے ہیں نا
جی ہاں بہتے ہوئے پانی کی قوت ٹربائنس کو چلاتی ہے اور پھرج بجلی پیدا ہوتی ہے
اچھا ٹھیک ہمارے ملک میں بھی کیا ڈیمس بجلی پیدا کرتے ہیں
بالکل ڈیم صرف پانی اسٹور نہیں کرتے بلکہ بجلی پیدا کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں
اچھا سولر انرجی بھی آج کل بہت مشہور ہو رہی ہے
ہاں سولر پینلس سورج کی روشنی کو الیکٹرسٹی میں تبدیل کرتی ہے
اچھا ٹھیک مجھے لگا ہے کہ سولر انرجی انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہے
بالکل اس سے پولیوشن کم ہوتا ہے اور قدرتی وسائل کی بچت ہوتی ہے
اچھا ونڈ انرجی کے بارے میں تم کیا جانتی ہو
ونڈ انرجی ہوا کی قوت سے حاصل کی جاتی ہے بڑے بڑے ونڈ ٹرب پائنس ہوا سے گھومتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں
اچھا ٹھیک یہ واقعی بہت دلچسپ ہے
سائنس نے انسان کو قدرت کے کئی ذرائع سے فائدہ اٹھانا سکھا دیا ہے
ہاں صحیح کہا تم نے الیکٹرسٹی کے سب سے اہم فائدے کیا ہے
سب سے پہلے تو روشنی بجلی کی وجہ سے ہم رات میں بھی اپنے کام آسانی سے کر سکتے ہیں
ہاں اگر بجلی نہ ہوتی تو رات کے وقت تو پڑھائی کرنا کتنا مشکل ہوتا
بالکل اسٹوڈنٹس کے لیے بجلی بہت ضروری ہے
ہاں صحیح کہا تم نے میں اکثر شام کے وقت ہوم ورک کرتی ہوں اگر بلب نہ ہو تو مجھے بہت مشکل ہوتی ہے
مجھے بھی اسی لیے بجلی تعلیم کے لیے بھی بہت اہم ہے
ہاں ہاسپٹلس میں بھی بجلی کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے
جی ہاں میڈیکل اکیوپمنٹ آپریشن تھیٹرس اور ایمرجنسی وارڈ سب بجلی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں
اوکے اگر ہاسپٹل میں بجلی نہ ہو تو مریضوں کو بہت مش نقصان پہنچ سکتا ہے
اسی لیے ہاسپیٹلس میں جنریٹرس بھی موجود ہوتے ہیں
کیا فیکٹریز میں ابھی بجلی ضرورت ہوتی ہے
بالکل فیکٹریز کی مشینس بجلی سے چلتی ہے اور چیزیں تیار کرتی ہے
اچھا یعنی معیست کی ترقی میں بھی بجلی کا بہت بڑا حصہ ہے
جی ہاں جس ملک میں بجلی کی سہولت بہتر ہو اس کی ترقی کے امکان بھی زیادہ ہوتے ہیں
اچھا ٹھیک کہہ ایگریکلچر میں بھی بجلی کی طرح مدد کرتی ہے
بجلی کی مدد سے ٹیوب ویلس اور پانی کے پمپس چلتے ہیں جو کھیتوں کو پانی فراہم کرتے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ کس کسان بھی بجلی سے متاثر ہوتے ہیں
بالکل بجلی نے زراعت کو بھی آسان اور بہتر بنا دیا ہے
اچھا گھروں میں بجلی کے بغیر زندگی بہت مشکل ہو جائے گی
ہاں ریفریجریٹر واشنگ مشین واٹر ہیٹر اور دوسری کئی چیزیں بجلی سے چلتی ہیں
اچھا مجھے لگتا ہے کہ موبائل فون بھی بجلی کے بغیر بے کار ہو جائے گا
بالکل موبائل چارج کرنے کے لے بھی بجلی ضروری ہے
اچھا انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن سسٹم بھی الیکٹرسٹی پر ڈپینڈ کرتے ہے
جی ہاں آج کا ڈیجیٹل نظام بجلی کے بغیر کام نہیں کر سکتا
لیکن بجلی کے کچھ نقصانات یا خطرات بھی ہوتے ہیں
بالکل اگر احتیاط نہ کی جائے تو بجلی بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے
جیسے کہ الیکٹرک شاک
جی ہاں الیکٹرک شاک انسان کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے
اچھا اسی لیے غلط غلطی ہاتھوں سے سوئچ گیلے ہاتھوں سے سوئچ کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے
بالکل اور خراب وائر سے بھی دور رہنا چاہیے
اچھا اسکول میں ٹیچر نے کہا تھا کہ بچوں کو کھلی تاروں کے قریب نہیں جانا چاہیے
یہ بہت اہم ہدایت ہے کیونکہ کھلی تار بہت خطرناک ہوتی ہے
اچھا بجلی ضائع کرنا بھی ایک مسئلہ ہے
ہاں بہت سے لوگوں کو ضرورت نہ ہونے کے باوجود لائٹس اور فینس چلتے چھوڑ دیتے ہیں
اچھا یہ عادت بالکل غلط ہے
بالکل بجلی بچانا ہر شہری کی ذمہ داری ہے
ہاں ہم بجلی کی بچت کس طرح کر سکتے ہیں
جب کمرے میں کوئی نہ ہو تو لاو لائٹ اور فینس بند کر دینے چاہیے
اچھا اور دن کے وقت قدرتی روشنی کا استعمال کرنا چاہیے
بالکل اس سے بجلی کی بچت ہوتی ہے
اچھا ایل ای ڈی سیونگ بلبس بھی م ا مددگار ہوتی ہے نا
جی ہاں ایل ای ڈی بلبس کم بجلی استعمال کرتے ہیں اور زیادہ روشنی دیتے ہیں
اچھا مجھے لگا ہے کہ ہر گھر میں ایل ای ڈی بلب ہونا چاہیے
میں بھی اسی بات سے متفق ہوں
اچھا ایئر کنڈیشنر کے زیادہ استعمال بھی بجلی کا بل بڑھ جاتا ہے
ہاں اسی لیے اے سی کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے
اچھا مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر شخص تھوڑی سی اح تیاط کرے تو بہت سی بجلی بچ سکتی ہے
بالکل چھوٹی چھوٹی عادتیں بڑا فرق پیدا کرتی ہے
ہاں ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے
اکثر لوڈ شیڈنگ تب ہوتی ہے جب بجلی کی ڈیمانڈ زیادہ اور سپلائی کم ہو
اچھا یعنی لوگ جتنی بجلی استعمال کرتے ہیں ات نی پیدا نہیں ہو پاتی
کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے
اچھا نئے پاور پروجیکٹس رینیویبل انرجی اور بجلی کی بچت اس مسئلے کو کم کر سکتے ہے
رینیویبل انرجی سے تمہارا مطلب سولر اور ونڈ انرجی ہے
ام ہاں جی مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں سولر انرجی کو استعمال کیا زیادہ بڑھائے گی
ہاں آج کی گفتگو بہت زیادہ مفید رہی کرتے ہے بات اللہ حافظ
اللہ حافظ